ہیلو
ہلو
کیا ہوورا
کش میں
کھانا وا کھائیں
ہاں خالی ہیں آپ خالی ہیں
ہاں ہم
اور
کیا کیا کھائیں آ
بریانی
ہم کٹہل کھائے چاول کھائے
اور بتائیے آپ کا کیا حال چال ہے کیسا کیا ہو رہا ہے
کچ نہیں بچے لوگ کو سلاارے
ہاں ہم بھی بیٹھے ہیں
بارش ہو رہا ہودار آپ
ہاں ادھر بارش ہو رہی تھی ادھر پورا بارش ہو رہی ہے بہت زیادہ ہے ادھر ندی میں پورا پانی بھر گیا ہے
ہ
آپ کا یہ
تھوڑا سا بارش ہوا تھا ابھی موسم خراب ہے ابھی بھی
ا موسم ابھی خراب ہوتا ہے نا اور بتائیے اب دلی جانے والے تھے کب جائیے ہیلو
یہ دھان وغیرہ ہو جائے گا اس کا پروسیس اس کے بعد
ہم کپو لگاتے ہیں
ہاں ہاں ہے
ا ہےپ
ہم کو کچھ نہیں آتا ہے
اسچ ط
ہم کبھی دیکھیں تک نہیں لگانے بات کرتے ہیں آپ پے گ جائے گ میرے ساس سسر لگ د
ا بود ل کہ
اتا م
اور بتائیے
اور گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر ہے اوپر والا کا سب بہترین آپ کا گھر میں کیا حال چال ہے
میرے گھر میں سب ٹھیک
لائٹ بہت کم رہتی ہے بارش کا موسم آ گیا وہ انسان کو بہت تکلیف ہوتی آپ لوگ کا لآٹ ہے ادھر
ہاں ابھی ہے
یہاں لائٹ ب اتنا ہی ہے ادھر لائٹ کی
اور بتائیے
ہاں
ہاں
وہ اور بتائیے ہیلو
بولیے اور آپ کا کام کیسا چل رہا ہے آج آپ گئے تھےسے
گئے تھے اچھی چل رہی ہے میٹنگ کا
کیا ہوا میٹنگ میں
سب بتا رہی تھی ان سے سیمنٹ کیسا کیا ہے کیسے کیا جاتا ہے کیسے بل کرنا ہے کتنا سیل کرنے سے کتنا پروفٹ ہوگا سبھی ایونٹ تھا لوگوں کو گفٹ وغیرہ ملا بیج وغیرہ ملا زیادہ ڈسٹریبوٹ کیا تھا فنکشن وغیرہ ہو رہا تھا کھانا پینا
جو زیادہ بکری کرتا ہے اس کو بھی کچھ ملتا ہے
ہاں بہت پیسہ ملتا ہے لاکھ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ ملتا ہے بہت سارا فور ملتا ہے
ہ
آپ کا گھر میں کون سا سیمنٹ لگا
اے سی
اے سی اے سی
ہاں
اڈانی اڈانی کا اڈانی کا ہے اور امبوجہ بھی اڈانی کا ہے اور بتائیے کیا پلاننگ ہے کل آپ کہاں گھومنے جا رہے ہیں کل آپ
کہیں نہیں
تو دن بھر آپ گھر میں ہی رہتے
ہاں چار روم کے اندر ادھر سے اس روم اس روم سے ر
تو کچھ کام وغیرہ کرتے کہ نہیں آپ
نہیں خالی روم کے اندر گھستے رہتے یہ روم سے اس روم اس روم سے کچھ میرے پاس کام نہیں ہے
کچھ آن لائن کام کریے پیسہ کمائیے
کیا کام ہے
بہت سارا کام ہے اغل بغل پتاہ کریے نہیں تو ٹیوشن پڑھائی ہے بچے لوگ کو
اتنا ٹائم نہیں ملتا میرے کو
بولے کچھ نہیں کر رہے سلائی وغیرہ آتا
ہاں
کیا کیا بنااے
سب کچھ
سر مگلہ
سوٹ سلوار فراک پلازوز
کٹنگ وغیرہ
کٹنگ بھی اسٹچنگ بھی
کب کبھی تو دیکھے نہیں
نہیں دیکھیں ہم ا ابھی میرا سیدھے سے بیبی ہوا ہے
اچھا وہ بول رہے تھے آم آپ کا گھر میں چ ختم ہو گیا ہے
ایک پیڑ میں ہے دو پیڑ میں ختم ہو گیا
تو ابھی تک آئے گا
ہاں
امرود میں ہے بہت سارا لیکن کیڑا لگا ہے جتنا توڑیے گا اتنا کیڑا نکلے گا
اچ کہ جیا تھاا
ہاں ابھی برسات کا موسم ہے نا سب چیز میں کیڑا لگ جا رہا ابھی بھنڈی وغیرہ ہے اس میں بھی کیڑا لگ گیا ہے پتتا وتا میں
دوا وغورا لگاتا ہے نہیں
کتنا دوائی دے گا
ہر جگہ کھیتی کرنے دوا لگایا جات
ابھی گھٹا وٹا جتنا لگا ہے سب میں ایک کیڑا لگ گیا ہے
اللہ ب ہو کتنا امرت ہے پس
دو ہاں
ٹلام
مان فائو
م اور کیلا بھی ہے
ہاں
ج ل آگ ت ب
دو گ پیڑ ابھی ن چیز چھوٹا ہے لگا نہیں ہے
ہ اچھا اور کیا پے ڈاکٹر گھر
ہمارے گاؤں میں کاجو کا پیڑ ہے ہاں نہیں بس آجی
ہاں گننا بھی ہے نا
جامن بھی ہے
ہاں ب کتا
چھوٹا
ملو آپ کا گھر میں سب کچھ ہے نا
ہ آپ کے گھر میں کچھ نہیں ہے
میرے گھر میں کچھ نہیں
ہم کے کاب ہیں اچھا آپ کے گھر میں ہے نہیں تو کہاں سے توڑ گئے کھا پے تو چورور کرتے ہیں دوسرا ہے اھر میں
نہیں نہیں چور نہیں سامنے توڑتے ہیں
کل آپ لوگ کہیں جا رہے ہیں
چل نہیں تو کہاں جائ گ بہت مہنگا آئی ہے کہاں جائے گا انسا
ہر چیز کا دام بڑا ہوا ہے
ہاں
سونا چاندی سب کا دام بڑا ہو سبزی ہے
او اچھا ہم سنے گے آپ اپنا وائف کو پائل دلا رہے ہیں
سب مہنگائی ہوگی ارے کچھ بھی کھائیے راشن سے لے کر کچھ بھی بہت زیادہ مہنگائی آپ کے پاس میا وجنا آتا ہے
نہیں
کوئی یوجنا نہیں آ
جی
وسی بات ہے
پی سہ کلو اک فش وغیرہ مٹن نہیں خ
اچھا اور چکن
چکن بھی کھاتے ہیں
چ چنڈیتر گلاب بریانی
سب کچھ
بنا پاتے کہن
بنا بھی لیتے ہیں کھا بھی لیتے ہیں
کتنا د ہونا سلتی
دس بارہ لواک کا ڈل بارہ کا گاؤں والے خ بقرعید میں مٹن بنتا ہے چاول
آپ کو گھر میں جانور ہے
ہاں
فن کرتا جانا ہو
گائے ہے بکریی ہے مرغی ہے